پت لگ کہ کت کالس چ گمٹازن ج ب م نمبر ہیلو
ہیلو
کیسے ہو
ہوں
کیا کر رہے ہو
بیھا ہوں
اچھا گرمی کتنی ہے ہاں اور بتاؤ
بس تم کیا کر رہی ہو
کھ نے میں بیٹھی ہوں بی وکھی
کیوں ت کیوں بیٹھی ہو
گرمی اتنی ہے
کام کرنا ہی ہے تمہیں
نہیں یہ باتیں مت کرو ن نہیں ملے گی
کیا
اچھی اچھی باتیں کرو یہ متب باتیں کرو
ہٹ ٹھ
اور بتاؤ کچھ اچھا
بس ٹھیک
اب شاید سے منڈے سے اسکول جانا ہے یا تو سم بریک ایکسٹینڈ ہوگی
ہاں بول رہے ہیں
تہیں کیا لگتا ہے
جائے گی بہت گرمی ہے مودی جی کے
اچھا
پتاہ ہے اور ج
ا
پ سے
اچھا جی
ہ جی جی بچ تو کیا مج بولو کہ تم نے سمر ویکیشن کا کام لکھا
ن
اچھا
ہ تم دکھاؤ
میں نے ایک سبجیکٹ کا لکھا
اچھا ٹھیک
ہ اچھا
ہوں اورور بتا
ہاں ہاں
ہوں
کیا
کیا
تم نےو میرے بھائی کے ساتھ ہر ایک چیز ہر ایک پیسے آپ کو ملتی ہے جیسے کہ اگر آپ کوئی کار خریدنے جاے ہو تو بائی وہ بیس ماڈل بھی ہو سکتا ہے مڈ ڈی والا بھی بھیک جو کہ بیس کے ماڈل میں کافی زیادہ مہنگا ہوتا ہے ایسی کافی ساری چیزیں ہوتی یہ بٹ یہ مجھے نہیں بتاا کہ یہ معاملہ کولڈ ڈرنک کے ساتھ بھی ہے جی ہاں گائی یہ ہے کوکا کولا کے بیس روپئے والی کولڈ ڈرنک بٹ کیا آپ کو پتا ہے کولڈ ڈرنک دو دو ہزار روپے تک کی آتی ہے ج کہ مجھے نہیں پتا تھا میڈ ہم ہلک آئے تھ جاں پر بہت سارے میرے بڑے بھائی کے سات بات کرو لوگ کرو میرے بڑی بھائی کے سات بات
اچھا اچھا
ہیلو توکارو بائیس سخ تو کرونا یہ نہیں مان رہا ہے بہت گار ہو رہی ہے ہ بھییک کر اور بتاؤ تمہیں پت ہے پرسوں گئے تھے شالیمار وہاں اتنی گرمی تھی
ہاں م میںو کہوگ پق لگ ا انسان
تمہارے تمہارے بھائی کو میں نے دیکھا تھا اس کو بولا تھا میری مما نے
خاللییھیھیک جب ن دا دم سا تو گیلٹس پیٮ جب ت لٮگ گ گسے تب بولا
تم اچھے سے بات کرو پلیز کشمیری مت کرو یوز
اچھا ہاں جبنا ت گیٹ پہ تھ ت ب جا آ جا
گیٹ پہ نہیں جب نہیں اب جائیں گے ہم کل کل جائیں گے تو پھر وہ بھیج دیں یہ کل جائیں گی کل پکا جائیں گی
اچھا اچھا ہاں اتنا مت ہے کو بیٹھو
کیا بیٹھو کی موت فامٹ کاٹون
کتنے ٹائم تک اور بات کرنی ہے
ابھی ٹویل م تک کرنی ہے
اچھا
ہاں تمہیں پت ہے
کیا
یہاں کشمیر میں اتنی سندر جگہ ہے کیا ڈسوم ہے اتنی ہے تم وہاں جانا ڈاکسوم تم گئے ہو ہے نا
ہاں پکنک
ہاں ہم تو ایک ساتھ گئے تھے وہاں کتنا مزہ آیا
ہ بہت مزہ آیا
ہاں
بہن کہاں ہے تمہاری
لائٹ آنی چاہیے لائٹ ہی نہیں آئے
ہ کہاں یہاں پہ یہاں پہ ایک کرپٹل ایریا ہے
ہاں یہاں پہ گاؤں سے بھی بدتر ہو گیا ہے یہاں پہ لائٹ ہی نہیں رکھتے ہیں
تم بھی گاؤ کی ہونا
اچھا اور بتاؤ
بس ٹھیک
اچھا تم کب آئی ننہال
پرسوں آ میں دیکھوں گا ج کل جاؤں گا گھر کے کیونکہ کام لکھنا ہے سمر اسائمنٹ
کل جاؤ گے کیونکہ آ جائے گی نا تمہاری ممی اور ابو
ہاں دیکھوں گا آپ کیا کروں گا
ہمم اور
اور کیا
اور کتنے ٹائم تک ابھی کرنی ہے
ابھی ٹویلو منٹس کرنی ہے
اچھا اور بتاؤ ڈائٹ کو کیوں پیتی ہو تم ت تمہیں کینسر ہو جائے گا پھر
میں کیا پیتی ہوں میں سے پیتی ہ
ڈائٹ کو بھی ہے
ہاں تو وہ بعد میں ہم جائیں گے نانی تائ کو
ہاں گرمی بہت میرا فون ابل رہا ہے میرا فون ابل رہا ہے
میرا بھی اتنا گرم ہوا فون
ہمم اور بس ٹھیک
خالی بس ٹھیک بولتے ہو
ہمم کیا بول رہا ہے
میں در ب کوئی نہیں آج مجھے دیدی نکالے گی سیتا
تم کہاں تم کہاں جاتی ہو آ میں
سات منٹ ہو گئے ہمیں فون پہ
ہاں
ہمم
ہمم
اچھا اچھا سا جس پہ ہم بات کر سکیں
کیا بتاو
پانی بھی گندا آتا ہے
ہاں میں نہاتا ابھی میں ابھی نہاؤں گا گر ہے نا
نہیں ابھی صبح نہایا پھر سے اتنی گرمی ہے اب کیا کرے
ہمم
میں تو کھڑکی کے پاس بیٹھی ہوں
میں تاپس بیٹھی
تمہیں ٹین ہو جائے گا تم پلیز اندر آ جاؤ کیونکہ تمہیں ٹین ہو جائے گا نا
ہاں
اور بتاؤ تمہیں کون سی آئس کریم پسند ہے
ہ ون لو
وینلا وز
ہوں
م چاکلیٹ پسند ہے
ہوں ہوں
تم مت کرو بات بھی کرو کچھ اچھی سی
ہوں
ا کیا ہاں ہوں ہوں
ہاں اور بت
میں کیا بتاؤں اتنی مجھے گھر میں ہو رہی ہے نا ابھی میں کیا بولوں من گغر ٹھنڈے پانی مٹ
ہاں
ہوں اب انویٹر ہم لگائیں گے کیونکہ گرمی بہت ہے
اچھا
ہاں
اورورن کیا
اورت ماسیی آئے گی میری نن حال
پتا ہے وہ کب آئے گی
پت نہیں کل آائے گی
اچھا میرے کو سوئمنگ پول ہونا چاہی تھا اسق میرے کو بہت گرمی لگ رہی ہے
گرمی تو ہے گرمی تو لگے گی ہیٹ ویو ہے
تب تب میں سنال کر سکتے
ہیٹ وو ہے ہیٹ ویو چ
ہوں میں کیا بہت گرمی ہو گئی کہ میں س بلا تھا پیسے میں تھے اس سے کام آؤں گا نا میں اپنے پیسے
ابھی ہم واٹر فائڈ کریں گے اوکے
ہاں ٹھیک ہے اور کھانا کھایا ہ
ار ہاں بولو اور کم تھ وات کر بھائی
ہاں
میری سہیلیاں آئی تھھی
اچھا وہ موگل ہے تو مہارے ہےیا
نہیں ہے آپ بتائ اس کے بعد مجھے اپنی بڑی بائی کے س بات ہ اوکاںے مجھے اب بڑے بھائی کے ساتھ بات کرنی ہے
اچھا اور بہن کہاں ہے ذرا مجھے ڈائٹ ایک ل جاؤ جلدی سے
کیا
ڈائٹ کوک ڈائٹ کوک
بعد میں لاؤں گی
کی خود تو ٹوس رہتی ہے نا تو تو خوش
بعد میں لاؤں گی گرمی بہت ہے لائٹ آئے گی نا بعد میں
اچھا
ہوں ہ
یہاں پہ یہ چھوٹے بچے آئے ہیں شور مچا رہے ہیں
ہاں اس کو سھراٹ ہے اس کو سھرٹ بہت ہے
ہاں اس کا نام فاطمہ ہے بہت شور کر رہی ہے
یہ سھڑل شور ہے
کیا کر سکتے ہیں
ہ اب تیس سیکنڈ بات کرنی پھر میرے کو فون کاٹنا
فون خود ہی کٹ جائے گا تمہیں کچھ نہیں کرناا ہے کیا کر رہی ہو مت کرو یہ دیکھا کرسی گرا دی اس بچے نے
چکن پسند ہے یا مٹن پسند ہے
کیا مجھے چکن پسند ہے تمیں کیا پسند ہے
چکن کتنے کے جی کا ہے کاتی چ کدھر کاٹا ہو کہاں کاٹ ہے
ابھی کٹے گا نا سکیسٹی نائن پے
اچھا پتا ہے کتنے کتنے گ ہے چکن
ہوں
تو باری نہیں نہیں کچھ نہیں یہ رہی آپ کی آئس کریم
فیورورٹ آئس کریم
ابھی تو میرے ساتھ آ
ذرا ابھی کٹے گا یہ
ہاں ہاں ہاں ویٹ کرو تم اور بتاؤ جلدی جلدی کچھ
تھری ٹو ون کتی چونے
یہ نہیں ابھی شاید سے ہمیں کرنی ہے بہت ٹائم تک بات کروں
او
میں ویڈیوز دیکھ رہا ہوں ہ میں ویڈیو
یہ تمہارا دوست اگیا ایان تمہارا تو ایان آ گیا
روکنا میں ابھی اوگا
ا اچھا بند تو اچھا بیٹھو بائے